السلام علیکم بالکل وعلیکم السلام میاں جی
جی جی تو خان صاحب کیسے ہیں
بس خدا خیریت آپ فرمائیں میاں جی
جی جی تو خان صاحب آج ہم رجایت ا جس جسمانی اور صحت قابلہ کے بارے میں تھوڑا کچ ہو رہیںے
جی جی بالکل عجیز بالکل آپ نے دیکھو جی اپنی جوان کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسی نہایت عظیم محترمہ معحتبر اور حیاتی موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں
جی جی
جو ہماری جسمانی ساخت کو فولاد بنانا اور ہماری روح کو تازگی ادا کرتا ہے ست اور سعور کی اس پااکیجہ محفل میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے میاں جی
تو بالکل جی جی مان صاحب آپ یعنی کہ آج آپ نے اس نشست کا مور ایک ایسا قریدی اور بنیادی لازمی نیم ہے ج کے بنا انسانی وجود کی مشینری کا جو ہے سچارو روپ سے چلنا باہر ہے یعنی کہ جو روایت جسمانی کی افادیت یعنی ویایام کا مہتو اور ورزش کی اہمیت اور اس کے بدن پر جین کی پروسر لاجواب اور عجد پرسر اور اثرات
جی بالکل آج کے اس مسینی سہولت پسند اور جدید دور میں انسان کاہل اور آرام طلبی کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کی حرکت نہ کے برابر رہ گئی ہے دفتروں میں گھنٹوں کرسیوں پر بیٹھے رہنا اور رات کو دیر رات تک جاگنا آج کا معمول بن چکا ہے لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ جو بدن ہمیں آج عتا ہوا ہے یہ مستقل حرکت اور مراکب کا تقاضا کرتا ہے آج کا انسان آرام کی خواہشوں میں اپنے ہی وجود کو امراض کر اما جگاہا بنا رہا ہے اس ناجک صورت حال پر آپ کی تانس کیا کہتی ہیں میاں جی
بالکل بالکل کان صاحب یعنی کہ جو حکیموں تبیب کا جو سدیہ پرانا اجیلی کال ہے کہ جو لوہا حرکت میں رہتا ہے اسے کبھی جنگ نہیں لگتی یعنی کہ یہی حال انسانی جسم کا بھی ہے یعنی رجایت جسمانی میں پسینہ بہانے کا نام ہی نہیں بلکہ یہاں انی وجود کی جو امانت ہے جو اور ہجاظت کے لیے ایک باغیچہ ذریعہ ہے جب ہم بجش کو پراواد کہہ دیتے ہیں تو اا سست پڑ جات ہے خون کی جروانی ہے بند ہو جاتی ہے اور جین پر مستقل سستی کا حجاب سچا جاتا ہے تو ا یہی ہے کہ آج آج ہم اسی نہایت گہریی خلی جی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جو زندگی کے توانا بنا سکنے میں
جی بالکل میاں جی ریاضت جسمانی کی کلندی جسمانی فویت ہے جیسے کہ دوران خون اور صحت ایک کلب سب سے پہلے ہم اس کے سب سے بڑے اور مرکزی فائدے پر روس میں ڈالتے ہیں یعنی ہمارے تل اور خون کے نظام پر ورچش کا کیا اثر ہوتا ہے آج بہت کم عمر میں ہی لوگ امراض ایک کلب دل کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں
بالکل یعنی کہ جو جب ہر روزانہ ہ باقاعدی اور ویایام یا ورزش کرتے ہیں تو ہمارا جو خون وہ ادب تیز اور معدل ہو جاتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جس سے کہ پپڑوں کو و پھر نہیںدار عل عنی سرائنوں کو جو صاف رکھتا ہے اور ان کے سارے خون کو مکمل قابو میں رکھتا ہے جو افراد روزانہ اپنے بجود کو حرکت دیتے ہیں ان کی جو ان میں دورہ ہے قلب کا خادشہ نہ کے برابر رہ جاتا ہے یہاں مجھے کولسٹرال کو پھیگلانے کا سب سے بڑا سیل اور قدرتی نسخہ ہے انظام نظامی انتظام اور ادا کاہ اسجتکام اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال آتے ہے
جی جی بھائی مدے کی خرابی اور ہڈیوں کی کمزوری بھی آج ہمارے دوسرے شخص کا ممر لال بن چکی ہیں برچز اس نظام کو کیسے سترڑھ بناتی ہیں میاں جی کی کیا کہنا چاہیں گے
تو بالکل یعنی کہ جان آتی بارش نکتا ہے یعنی نظام انجام کو ایک نئی طاقت طاقت کی ہے جب کس مرکت میں رہتا ہے تو مدا ہو جو تو آسانی سے حضم کر کے اسے توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے اس سے موٹاپا پاس بھی نہیں بھٹکتا اس کے علاوہ رظت ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں اور پٹے کا بھی ہوتے ہیں اور جو ہمارے جسمانی کو ڈھانچہ ایک ایسا اختام اور رشین اپن دیتے ہیں کہ انسان ڈلتی عمر میں بھی جگہ سال یا تر نظر آتا ہے تو جنی بسوسات اور نفسیاتی انقلاب کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی جی بالکل بھی آ جیے
آپ نے ویسن واجب بات کہی ہے جیسے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب سوردگ سے نجات اور مرسکس کے ہارمونس اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ صبح یا شام کو ورزش کرتے ہیں ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی بسسات اور رونق ہوتی ہے کیا ویام کا ہمارے دماغ اور نفسیات سے کوئی بھی سیدھا ربط ہوتا ہے کیا میاں جی
بالکل بالکل یعنی کہ یہ ایک آاٹ ہے اور سائنسی ربط ہے ہ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ این اور ٹوپامین جیسے ہارمون خارج کرتا ہے جنہیں جدید سائنس ہ میں خوشی کے ہارمون یا رسانک رسائنک دودھ بھی کہا جاتا ہے ہاں یہ ہارمون سے انسان کے بھیتر سے مایوسی جنی اسفورتی کی اور جو مطلب تشویش کو بادلوں کے پل بھر میں ب کر دیتے ہیں پرکرتی کے سائے میں یا درج واگاہ میں پسینہ بائے بانسی انسان کی تفلیقی ساحالت اور پرواز ملتی ہے یعنی کہ جو ذہن ہر قسمت تنعٹ تناؤ سے آ جاتاد ہو کر پرسکون ہو جاتا ہے تو وہبت ارادہ اور نبظ و ج کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں
بالکل میاں جی بالکل ادق فرمایا آپ نے بیایام انسان کو صرف جسمانی طور پر ہی مجبوط نہیں بناتا بلکہ اس کے بھیتر ایک ادبھت نظم و جذب اور قوت اراد بھی پیدا کرتا ہے
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے بیا جی بائی مطلب بھائی جان یہ ہے کہ روزانہ بستر چڑ کر وجش کے لیے ایک خلاف ایک عجیم ج ہاد ہے یعنی جو شخص اس نم کی پاسداری کر لیتا ہے اس کے بھیتر مستقل مزاجی کوٹ کوٹ کر بر جاتی ہے یہ ہاں نب جب تو اس کی ویوارک زندگی اس کے کاروبار اور اس کی تعلیم میں بھیساابت لگتا ہے ہ ک انسان کو وپریت پرستت میں بھی سبر اور درھتا کے ساتھ کھڑا رہنا سکھاتی ہے اور رعایت جسمانی کے جو آداب اور حکمت کے عملے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں
کچھ لوگ جوش میں اگر دو دن تو اجہد شخص ورزش کرتے ہیں مگر پھر کاہلی کا شکار ہو کر بیٹھ جاتی ہیں یا پھر غلط طریقے سے بار چیز کرنے پ اپنے اجا کو مجرو کر لیتے ہیں ورچس کو پر اثر بنانے کہ کیا سائست کا آدھاب فہمی ہے جی کیا ان
تو بھائی بالکل بالکل بھائی جان یعنی کہ جو کچھ ہاں چند چسن ریادا بتائے گئے ہیں یعنی کہ وقت اے مقرر یعنی کہ صبح ساھے کا وقت سب سے افضل اور عظیم ہے یعنی کہ جب فضا خالص اپین سے لبریج ہوتی ہے تو اگر صبح ممکن ہو تو سو شام کے وقت بھی موت دل ہے یعنی کہ مناسب پرن ورزش کے دوران ڈیلے ڈالے کو سادہ لوا نرم جوتے استعمال کریں تاکہ جسم کی جو حرکت میں کوئی دشواری یا رکاوٹ پیدا نہ ہو اور تجریکی آغاز یعنی کبھی بھی اچانک سخت ور جش روع نہ کریں جس پہلے شریر کو تھوڑا گرم کریں بدد رفتار سے شروع کریں اور رفتہ رفتہ اپنی قدموں کی رفتار بڑھائیں گجا کا تو واازن خالی پیٹ اور باری تعالی دوران یعنی کی کسرت کرنا وجود کے لیئے نقصان داک ثابت ہو سکتا ہے
جی بالکل میاں جی بالکل آپ نے عالی قدر جی سعور اور قدمان سمان آج کہ ہماری اس بے انتظامی اور تفصیلی گفتگو کا ربت لبا اور نچوڑ یہی ہے کہ ریاضت اس جسمانی کوئی وقت کو آ جاننے کا کم مسغلہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی لاجواب اور مفت دفاع ہے جو آپ کو عمر تندرستی کا خزانہ عطا کرتی ہے اپنے اس انجیم بدن پر ظلم کرنا بند کیجیے اور اسے حرکت میں لائیے
جی جی بالکل بالکل یعنی کہ آپ نے بالکل واجح بات کہی ہے کی جو رات کی لا لا حاصل مصروفیت اور اس ڈیجیٹل اسکرین کی جو گلامی کو خیر آباد کہنا چاہیے اور وقت پر سوئیے تاکہ صبہ معاشرت اور توانائی کے ساتھ ا بیدار ہو سکیں اگر جو آپ زندگی کے صبور و اس کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہ بڑھاپے کو سدب دیکھنا چاہتے ہیں تو ویایام کو اپنی حیات اور کالالمی سہ بنانے ضروری ہے
جی جی یعنی کہ جیسا کہ برچش کی عجمت میں صحت کے تالمیل کو الفاظ کے ثبورت کرتے ہوئے کسی دانا نے کیا خوب فرمایا ہے
صبح کی تھوڑی سی ورچش آپ کے پورے دن کو روشن کر دیتی ہے
جو اپنے وطن کو آج نہ دیتے ہیں اور وہ ک آادیات کے زہر سے محفوظ رکھتے ہیں
جی جی یعنی کہ اسی پیغام کو سہر انداز میں کہیں تو کہ کاہلی کو کہراواد کہ اٹھے اور ذراوجد کو حرکت دسا لیں اور صحت کا کزانہ ورچسم ہے بس اٹ اور نیا کد م بڑھا یعنی کہ جو آج ہم نے اور آپ نے ورزش کے بارے میں بات کی تو اس کے لیے آپ کا دھنیہ واد خدا حافظ
جی بالکل میاں جی خدا حافظ